ہلو
السلام و علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
اچھے سے آپ
الحمد للہ آپ بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس کھانا کھایا ابھی بیٹھی تھی اب بستر ڈال
ہاں کہ اب کھٹی سے بستر ڈال رہی ہو ابھی
جی میڈم
اس حالت میں
جی جی ماں بچاری نہیں کر سکتی ہے باپ بچارہ تھک کے آتا ہے
ہاں تھوڑا تو ریسٹ کر لیا کرو
میری جان بستر پہ نہیں چل تا ہے
ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ ڈنر کیا ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا ہاں الحمد للہ نماز بھی پڑھی
باقی گھر پہ سب
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس سب ٹھیک آپ کی دعا
وہ تو ہمیشہ ہے ہاں الحمد للہ وہ آج دو دن کے بعد گھر گیا وہ میرے ہی پاس تھا
بیٹھتا ہے وہاں اچھے سے
وہ لڑای کرتا ہے میں یہی بیٹھوں گا
پھر تنگ مت لاتا ہے آپ لوگوں کو
نہیں تو وہ تو ا کمفرٹیبل یہاں فیل کرتا ہے اس کو تو ہر وقت میں اور جرج ہی ہی چاہیے
اسکول نہیں جاتا ہے
ہاں اسکول ہی جاتا تھا نہ اصل میں اس کی یہ بوا کا نہ ڈیٹ فکسنگ کا فنکشن تھا
ہاں اس نے اس کی ماما نے مجھے بولا تھا تھا اس کو سنڈے کے دن یہ
ہاں پھر گیا تھا نا پاپا پھر اس نے پاپا کے ساتھ وہ مطلب نہ پاپا سے بولا تھا میں وہی آؤں گا وہ اسے مانا ہی نہیں تھا پھر پاپا نے لایا پھر آج صبح عمر سے عمر ن لی اٹ ب گار
اچھا ماں نے بھی بہت کام کیے ہوں گے
کام کا چھوڑو وہ یہاں بیٹھتا ہے اس کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے یہاں پر وہ چپ چاپ بیھتا زیادہ نہیں وہ میرے ساتھ کھیلتا رہتا ہے
پھر سوتا اپنی کے پاس ہے
ہاں ہاں بالکل
باقی سب ٹھیک ہے وہاں
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
وہی ہے کہ وہ باہر پیر
آ جد ہیں
اچھا ٹھیک گ کہاں تھ
وہ تھا پنجاب میں
چلو ماشاء اللہ اللہ
ہ پتا ہے میں کب سے چاہ رہی تھی صا آحپ سے بات کرنا لیکن آپ کو کیا اب دکھتی ہی نہیں ہو کہیں
ایکچولی نا آپ کو پتہ ہے میری طبیعت بہت خراب تھی
بات تو صحیح ہے مجھےب پت چلا نا پھر آپ کی طبیعت خراب ہے وغیرہ وغیرہ تو
اسی نہیں باقی شب کزنس وغیرہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے کیا کرنی پورا شفٹ
بس کچھ ہی دنوں میں ہو جائیں گے شفٹ ابھی وہاں پہ تھوڑا بہت انکمپلیٹ ہے تو بس جلدی سے ہو جائیں گے شفٹ بس کچھ ہی د تک ک گے ہاں آپ ٹھیک بھی کیا ہوگی بچاری تو ایسی ہی ہے کیا ٹھیک ہوگی نہیں نہیں ابھی کہاں گئی ابھی تو یہی ہے اب اس کے بغیر بچے بنے گا بھی کیا ان کا
ایک
ہوں
ان کے ہسبینڈ آتے ہیں وہاں
کبھی کبھار تو آتے ہیں ہاں یہی پاس میں ہی رہتے ہیں نا
باقی سب بڑھیا
ہاں اور کیا
سونے آپ
ابھی نہیں ابھی ماما برتنی ہی دھو رہی ہے تو یہ
آپ نے سوچ تو ہم میں آپ سے بات کر
ہاں میں نے سوچا اتنی دیر میں آپ سے بات ہی کر لوں
اچھا کیا بہن باقی کیا چل رہا ہے آج کل
کچھ خاص نہیں بس الحمد للہ سب ٹھیک چل رہا ہے باقی کیا چلنا ہے
چلو اب آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا
وہ تو ہمیشہ شیاد ہی ہے میری جان
اچھا میں نے سنا آپ کی اس کزن کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے
ہاں چھوٹی کزن کی
چلو ماشاء اللہ بھی انشا کی
ہوں ہوں ہوں
ہاں ہاں کہاں کیا اس کو
پان پور میں
چلو اللہ آباد کریں آپ بات کرے کیچمنٹ ہوگی گئی ہے اب انگیجمنٹ
کیچمنٹ نہیں ہوئی آپ کو کس نے بولا کیچمنٹ ہو گئی جی
میں نے سنا تھا
نہیں کیا چڑنی کہاں سے سنا یہ تو بتاؤ جس نے بھی بولا نا آ جا ہی بول اچ
شاید آپ ہی نے پرسوں بولا
نہیں تو میری تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ان نے بلاات تھا ا میں توے بات ہے پت نہیں سنا ہوگا میں اب اس شارٹ میں بولوں گی کیچ مٹ نہیں ہوگی
چلو اور ساحل کی بھی ہونے والی ہے
ساحل کی ہونے والی ہے شاید ہاں ہوں اتنا پورا بایو ڈاٹا آپ کو کیسے پتا
تو آپ لوگوں میں سے ہی کسی
اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور باقی ٹھیک ہے
باقی سب بڑھیا
تم سنا دو
بہس یہ کیا سنان شام کو میں بہت تھکی تھکی فیل کرتی ہوں اب ورنہ میں یہ بہار بسماں کی بیٹی آئزل ہے نا امیرن نیند سے اٹھی اس کو کو بولا چلو بستر میں جا پھر بچہ کرتے ہے نا وہ ہلڑ بازی وہی کر رہی ہے مجھے کیوں جگہ ہے
ہاں وہ بات تو ہے یہ بچوں کا نا سمجھ نہیں آتا کیا کرتے ہیں
بالکل جی بچے اور آج کل کے فائیو جی بچے فائیو ج
بچے من کے سچے الفا ہے نا اس اس لیے ویسے ویسے یہ بچے الفا ہے آئزر اذہان ہ بر
جی جی امیرا بھی اللفی ہے ہاں وہ بھی تو دو سال چھوٹی ہے ان سے وہ بھی تو الفا ہے ہاں
زہم تو پرسوں پر پیدا ہوا زہم کی بات مت کرو
زم تو دو سال کا ہوگیا کیا
وہی نا ا امیرا تو اس سے بھی دو سال کی بڑی ہے نا
امیرا اس سے تین سال بڑی ہے میری بیٹی اس سے نو مہینے بڑی ہے
پ پھی
جی
اور باقی
ب جی آپ کی دعا سناؤ م نے یاد کرتی ہو کبھی
بالکل ہمیشہ اگر یاد نہ کرتی تو اتنا اچھا اچھی بات کون بتاتا آپ کو ذرا مجھے بولو
کوئی نہیں بتا تھا بس سوری میں آپ کو آپ کا آپ نے بہت فون کیے تھے مجھے
خون کا رشتہ نہیں اردو میں بولو نا یار کیا بات ہے
آپ کی میں آپ کی کالز نہیں لے پا رہی تھی بکاز میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور تھوڑا سا الجھن تھی زندگی میں بہت
کوئی بات باقی سب ٹھیک ہو گھر میں سبھی ٹھیک ہے
تبھی ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو پاپا اور جارد جی کو ہو گئی پھر فرق گٹھنوں میں
نہیں ہوتی ہے ہاں لیکن الحمد للہ دوائی چھوٹتی ہے تو پھر سے ہوتا ہے لیکن دوائی کھاتے ہیں پھر بھی دو تین مہینے تو نکل ہی جاتے ہیں
چھاٹ ویسے پاپا کو سرجری کا بولا تھا نا
ارے اللہ بچائے ہاں بولا تو تھا لیکن ہم نے کہ کیا
وہی نا اس نے بولا وہ فرق ہو گئی مجھے عید کے دن آئے تھے
ہاں فرق ہے اس کو اور کیا کب آپ کو کہاں پتا تھا آپ چھوٹی تھ لاسٹ ایئر عید الفطر پہ اس کو کتنی تکلیف تھی وہ تو بیس پچیس دن وہاں کہاں پہ گیا ہی نہیں
آ آپ نے بولا تھا مجھے ہم نے بھی بولا تھا تھا پاپا کو ممی کو ادھر لے جا وہ مانتا ہی نہیں اس کو صرف خن من خن من خن منہ لیتا ہے
کو کن مولے
پتہ نہیں اس کو اتنے پیسے لگتے مجھے لگتا ہے امبڈکر ہاسپٹل میں اس کو اس سے کم پیسے لگیں گے
اب آپ کو لگا یہ کیسے کرنا ہے اب آیا سمجھ
جی جی جی جی یہ تو
اتنا ایزی ہے لیکن ٹائم ٹائمز ٹائم بہت ضروری ہے
کو ریزن بولا تھا آج کا
ہاں لیکن کل سے تو فری ہوناا میری
کل میں آپ کو آپ مجھے میرے لیے سلاٹ رکھنا پونے
ہاں ٹھیک ہے میں تب فری ہوتی ہوں ہاں کبھی ک پر میں کوئی بات نہیں پھر کیا کرتی ہوں اب ڈیڑھ بجے سے کیا کرتی وہ پھر
پھر دیکھو میں میں آئزل کو لیتی ہوں ایک گھنٹہ ساڑھے گیارہ لیتی ہوں میں اس کو اب اسکول اس کو میں سکون دیتی ج ہ ادھر ہی ہے عمر کے پاس میں نے سوچا تھوڑا سا ایک ڈیڑھ گھنٹہ رکھتی ہوں ڈیڑھ بجے تک اس کو واپس لاتی ہوں وہاں سے
اچھا اچھا مطلب آپ وہی کرو گی چپ چاپ ہوگی وہاں پر
تھوڑی سی ہو گئی
ہ اچھا نہیں میں نہیں بولا میں نے بولا جتنے بھی مطلب جتنے ٹائم آپ وہاں ہوں گی نا
میں آپ دوں نا گھر میں آتی ہوں گھر میں پھر فری رہتی ہوں اس ڈیھ گھنٹہ پھر جاتی ہوں سوا ایک ایک بیس پہ اس کو پھر سے لانے
فارق ہے اس کو
تھوڑا سا شانت ہو گئی تھوڑا سا ہائپر تھی نا بہت
اللہ اس کو شفات کرے اور ٹھیک کرے ہمیشہ خدا کی قسم ہر نماز میں وہ یاد ہوتی ہیں ہمیں ماہ رمضان پ کے پورے مہینے میں وہ ہمارے سامنے جاتے
چلو اللہ آپ لوگوں کو
عامیرام میں نے بولا نا مجھے لگا آپ کو اس کی ضرورت ہے تبھی میں نے آپ کو بول دیا تھا ہاں الحمد للہ
چلیے جی اللہ حافظ
چلو سنو ہیلو ہاں سنو تھوڑا ویٹ کرو تھوڑا سا ابھی آپ کال واپس مت کرنا ابھی پہل میں شب حسینا ویڈیو کال کے بعد کروں گی ایزاں ڈھونڈ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے آپ یہ سبمٹ کرنا اللہ حافظ